اللام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سناؤ کیسے ہو
میں بڑھیا آپ بتائیں کیسے ہیں سب خیریت
کریں اور آپ کے تو آیں بتاؤ کیسے ہو
ماشاء اللہ سب بڑھیا اور آپ بتاؤ گھر میں سب بڑھیا ہے سب کیسے ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے
تو آفس میں تھی آپ ب
ہ بس میں بھی گھر کے کاموں میں ہی الجی رہتی ہوں آج کل بچوں نے اتنا کچھ اار رکھا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیسے کریں آج کل کی یہ ساری کتاب ہاں بچوں کے ساتھ سب کچھ اتنا الجھ جاتا ہے اور اتنا سب کچھ نیا نیا ہماری اس پوری زندگی میں اتنا کچھ نیا نیا شامل ہوتا جا رہا ہے کہ سمج ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ اس اسے کیسے استعمال کریں
ہاں یہی تو اپ دیکھو نا مطلب بنا ٹیکنالوجی کے زندگی میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہے نا ٹیکنالوجی کا مطلب اتنا زمانہ بڑھ چکا ہے کہ مطلب ہر چیز اسیز سے جڑی ہوئے
یہ آپ بالکل سچ بات کہہ رہے ہو پہلے ہم نے بھی اپنا بچپن نکالا ہے ہم اپنے کیا کہتے ہیں اپنی امی اور ابو کے سھ بیٹھا کرتے تھے سمے ہم اپنا کالا کرتے تھے ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے آج کل کے بچوں کے پاس جڈرشن کے پاس ہمارے لیے اتنا سا بھی وقت نہیں ہوتا
نہیں کیونکہ پورا وقت تو ہم فونوں پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ موبائل پر یوٹیوب پر انسٹا پر ان سب پہ ضائع کر دیتے کیا ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت جو وقت ہم پہ بستا ہے تو پھر وہ ہم اپنے اوپر لگا لیتے تین
جی جی جی بے شک
ممی گئی بھائی گئے کوئی کہاں جا رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے نا
ہاں ہاں اگزیکٹلی ہمیں نا کچھ بھی نہیں سمجھ آتا ہے کیا ہو رہا ہے
ہ اور میں تو یہ سوچتی ہوں مطلب یہ جو ہم نے پڑھائی کری ہے اس ٹائم پہ تو اتنا ٹیکنالوجی کا کچھ تھا نہیں
ہوں
دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ٹائم چینج ہوا ہے اور اب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اسکول میں تو پڑھا کچھ اور تھا ضرور آ کل کچ اور ہے
نہیں سچائیے پتہ ہے ہمارے ٹائم پہ ایسا کچھ نہیں تھا جناب آپ دیکھیے کہ نا اس طریقے کے بچے مطلب کیا کہیں بچے اتنے بگڑ چکے ہیں پہلے آپ اپنی اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے بڑوں کی باتیں سن کر ان پہ عمل کیا کرتے تھے ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو توجہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں ان کی باتوں کا مان رکھنا ہے ہمیں ان کی باتوں کو ماننا ہے لیکن آج ک کیونکہ یہ جو جنریشن آئی ہے ہمارے سو بار کہنے کے پانچ سنتی نہیں ہے اس
مطلب کہیں کہیں ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کہیں کہیں یہ لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو جب پہلے کے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ ہم تم یہ سوچتے تھے چار لوگ کیا کہیں گے
ہاں ہمارے ٹائم پہ یہی ہوتا تھا کہ چار لوگ کیا ہماری امی تو یہ کہ کرتی تھی کہ گھر سے باہر بھی نہ نکلنے باہر باہر نکلو گت ہو کہ باہر بیٹھی ہو پڑوس والی جو کالا ہے ساری ساری تمہارے بارے میں باتیں بنائیں گی کی فھیلانے کی لڑتی کی ایسے بکری ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے یہاں جا رہی ہے پہلے ہمارے ٹائم پہ تو ٹیوشن پڑھنا باہر جانا یہ بھی ہم لوگوں کو بالکل بھی مناسب نہیں لگتا
یہی تو وہ تو ہمارے امی ابو اتنے اچھے تھے جو چلو انہوں نے اپنی ذمہ داری پ ہمیں اتنا پڑھا دیا لکھا دیا
ہاں اور ہمیں کہاں ہمیں کہ کے باہر بھیجا جاتا تھا کہ ہر چیز کا ہماری باتوں کا دھیان رکھنا کسی سے بھی فالتو ہمیں کوئی بات کرنے کی کوئی تو وہ نہیں تھی پرمیشن نہیں تھی کہ ہاں ہمیں کسی سے کچھ بھی وارتالاپ کرنی ہے کچھ نہیں کرنا
ہاں اور اب دیکھو نا مطلب اب اگر تم بچوں سے بول دو کہ بھائی چار لوگ کیا کہیں گے تو ان کا جواب یہ رہتا ہے زندگی ان کی میری ہے
میری ایگزیکٹلی میں خود اپنی بچوں سے اتنی زیادہ پریشان ہوتی چکی ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں اس دن میری آپ کہ میری آپ ہی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہی سمھایا تھا تاک آج کی جنریشن اور پہل کی جنریشن میں بہت کھا چکا ہے ماشاء اللہ سے ہماری تو ہماراری سمے کی جو جنریشن تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ پڑوں کی سنتی تھی سمجھتی تھی اور ان باتوں پہ عمل کیا کرتی تھی لیکن اب آج کل کے بچے یہ جو ٹیکنالوجی ہے بہت اچھی چیز ہے اس سے ہمیں ہزاروں باتیں نہیں نہیں سیکھ کے لیے ملتی ہیں بڑوں کے لیے اس ملتی ہے لیکن ن آج کل کے بچے اس کا بہت غلط استعمال
جی جی بےشک اور دیکھو نا مطلب اچھی بات ہے اس کا یوز کرنا ایک تاریک سے جیسا لگانا ہے ہمین بھیجا ہے ہمارے دمگ کو تندرست بنایا میں سلائیا د ہ کوشش کرنے کی ٹھیک ہے ابھی ت ٹنالوجی ج نے بنائی ہے کمپیوٹر بنایا ہے فون بنایا یہ تو جو ایک انسان ہی تھا
یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا خدا کی مہربانی ہم لگوں کو اتنی روایتی م رہی ہیں مطلب آج کی ڈیٹ میں سوچو کہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ اور یہ جو آج کل فون ہماری ہماری نانی ہماری ہماری دادی جو ہمارے ان کو کسی کو نہیں آتا تھا یہ استعمال کرنا فون لیکن ہم لوگ فون پہ استعمال کر کے کتنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہمیں کتنا سکون ملتا ہے کتنی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے جو ہمیں کبھی پتتا ہی نہیں تھا
ہاں اور پھر مطلب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے بات ہو جاتی ہے س کام گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں مطلب پہلے کے ٹائم میں یہ رہتا تو شکایتیں رہتی تھی نا
ہاں اب تو خاموشی سے نا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارے گھر کی لڑکی باہر نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے گھر میں بیٹھ کر کہ وہ سو چیزیں سیکھ لیتی ہے میں نے تو اس میں اتنا اچھا دیکھا کہ سلائی سکھانے کے کتریک کا اتنے اچھے اچھے کپڑے وہ کتنے اچھے اچھے کپڑوں پہ میں نے ان کا دیکھا ہاں وہ انہوں نے اتنا چا ڈریس ڈیزائن کی تھا اتنا سندر اس پہ اتنا لیس کا کام کیا میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ عید کے لیے کتی سلواؤں گی
ارے ہاں مط توب خود پتا ہے مارکیٹ گئی تھی ابھی رات کو ہی مارکیٹ میں تو کچھ ایک تو گرمی اتنی بہت زیادہ سے تھوڑا سھر موسم لگا بھی ٹھیک ہے چلو چل جاؤاب تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا
کچھ بھی اور اتنا مہنگا تھا ا اتنا مہنگا تھا تابا ہماری تو جان ہی نکل گئی میں نے اپنے شوہر سے کہاں کہ مجھے دلا دیجیے یہ والا انہوں نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے پر مجھے اس سے سےچھ ملتا جلتا ملتا گیا تھا تو میر کو مطلب احساس ہوا کہ ہاں مہنگا تو ہے ہم اتنا چاروں کے کپڑے خریدنے کے لیے بھی کافی ا مطلب پیسے چ لگ جائیںے تو میں نے اس سے ملتے جلتے لیس لے کر کے اور یہ اپنے ٹیکس ٹیکنالوجی سے ہی سارا دیکھا ویڈیو بیٹھ کر کہ اور میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے اس میں اٹیچ کیا اور اس میں اپنے اسٹون وغیرہ اس کو سب کچھ چپ اور وہ مت کا لگ رہا تھا ہ مطلب اتنا خوبصورت اتنا خوب سورت میرے شوہر تو کہہ رہے تھے کہ تم تو قیامت ٹھ رہی ہو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ا نہ لگے کہہ دیتےے کہ بھائی نظر مت لگاؤ گ ج
منگا جس دن ا پ تینو بھی ا اس دیک کھائیں گے ہم سب کو اب تو میں صرف انہیں پہن پہن کے دکھا س رہے ت م نے کہ انہیں بھی پتا چلے نا کہ ہاں ان کی کیا کہتے ہیں ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے
ا مطلب آج کل نا بچوں میں ان کو آف لائن جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن وہ خود اتنا مطلب دماغ ان کا اتنا تیز ہو چکا ہے نا کچھ بھی چیز ہوتی ہے آن لائن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں
ہاں بہت بہت ضروری ہے مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایک سادگی سے بھی نا وہ لوگ اتنا سب کچھ کر جاتے ہیں آج کل میں تو کئی بار ان چیزوں کو دیکھتی ہوں نا میں نے کہا کئی بار ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی خالہ سے بول ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے بچپن میں ہوتا تو شاید آج ہم کچھ اور ہوتے
ہاں
یہ سچ چاہیے آج ہم کچھ اور ہوتے آج ہم اس حساب سے نہ چل رہے ہوتے
یہی تو اب دیکھو نا مطلب جیسے کمپیوٹر آیا یہ فون وغیرہ آئے تو نوکریز وغیرہ روزگار وغیرہ ملا اب دیکھو نا ترنت ہی چیٹ جی بیی ٹی آ گیا اے آئی آ گیا اب لوگ اس میں شامل ہونے لگے وہ مطلب کیسے دھیرے دھیرے سب کچھ ن بدل ج رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم پتا نہیں کون س جنریشن ہمارے ٹائم میں نہیں تھانا روکا
ہم لوگ نا تہذیب میں اپنی خاموشی میں ہی اٹکے رہ گئے کہ نہیں ہمیں باہر نہیں نکل کنا ہمارے اندر ہمارے ٹائم کی کیونکہ نا بت نزاکقت ہوا
جی مطلب ہمارے اندر علم تو تھا لیکن علم تھا کتابوں کا قرآن کا ہے نا بڑوں کا لیکن آ آج کے ٹائم میں لوگوں کا صرف اپنا علم ہے باہر کی ٹیکنالوجی کا دین دنیا کا وہ
ہاں آج کے ائم کا علم الگ ہے سچائی ہے یہ
جی جی
بٹ نہک گتی کئی بار جسا لگتا ہے ن ٹیکنالوجی نائنٹی نائنٹی پرسینٹ تک بہت اچھی ہے لیکن جہاں پر جو آج کل کے بچے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو اس کا مطلب غلط نجائز فائدہ اٹھا
چیز اچھی کے لیے یوز میں اچھے طریقے سے یوز کرو غلط یوز نہیں کرو
ہاں جو نا کئی بار بچے جو ہے نا اس کا نجائز فائدہ اٹھ رہے ہیں میں نے کئی بار دیکھا آج کل کے کچھ جو آوارہ ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں وہ فوٹو فوٹو گافس وغیرہ کا گلات
فشتے جو ہوتا ہے نا سب لکھ رہے ہیں
ہاں وہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو بھی نا اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم دینا پڑے گا کہ آپ اس چیزوں سے دور رہےیں جتنا ہو سکتا ے غلط چیزوں سے دور رہے غط سنگت سے دور رہے پ تبھی آپ کی روح کو سکون ملتا
نہیں یہی اسی وجہ سے ہی بچ شکر تو میں نے تو کلاس جوائن کرائی ہے کمپیوٹر وغیرہ کی تو وہ بولتے ہیں کہ مما نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم تو فون میں سے ہی دیکھ لیتے ہیں اور وہاں کی مطلب جتنا فون مجھے بھی چلانا نہیں آتا نا اس سے زیادہ بچے چلا لیتے ہیں
ہاں ہاں میرے ساتھ بھی یہی ہے میں بھی خود اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی میں نے کہاپ نا اپنے کمپیوٹر کی کلاسز جوائن کر لو وہ کہتے ہیں ممی گرمی نہیں ہو رہی ہے ہم کمپیوٹر سے سیکھ لیں گے میں نے کہا بیٹاپ کمپیور لے کے بیٹھ گے اس پیچے تمہارے دوسر ایپ کھلتے چلے جائیں گے گیم کھیلو گے میں نے کہا بھائی تم باہر ہی سیکھ لو میں میری گڑیاں بھی بار بار یہ کہتی ہے کہ مما آپ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو ہمیں اسکول میں اتنا کچھ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کو نا اتنی ہمارے اوپر وہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہے نا خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے میں نے کہ ہمیں پتا ہے
ہاں اور پھر اللہ کا شکر ہے دیکو بچوں پہ زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہیے وہ جو اپنی مرضی سے سیکھ رہا ہے نا اس میں ہی ان کی صلاحیت ہے وہ خود بہت سیکھ رہے ہیں تو کچھ اچھا ہی سیکھیں گے
ہاں یہ سچائی ہے کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ اچھا اچھے کے لیے کرتا ہے پر آج کل کی جو جو بھی جنریشن ہے نا ان کی تعلیم جو ہے بہت اچھے سے ہو رہی ہے انہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم ہم سب کا ہم سب کے بارے میں پتتا چل رہا ہے
ہاں ہاں
وایتوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے یہ بہت اچھا اچھا میں تو اللہ کا شکرم ہوں کہ کم سے کم بچے جو ہے اس کام کو کمپلیٹ کر
ہاں بس کوشش ہی یہ دیکھو اس کا غلط استعمال نہ ہو اچھے سے اچھے استعمال ہو بس ہے نا ہشاء اللہ پھر کریں گے بات ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اللہ حافظ اللہ حاظ